السلام علیکم وعلیکم السلام
قسو
میں ٹھیک ہوں تم سناؤ
میں بھی ٹھیک ہوں آج پتہ نہیں کیوں میرا دللاھوں کے بارے میں سوچ رہا ہے
ہ ویسے آنکھیں واقی عجیب نعمت ہے انسان کا دل اکثر جو کہہ نہیں پاتا آنکھیں کہہ دیتی ہیں
بالکل کبھی کسی آنکھوں میں دیکھو تو لگتا ہے پوری کہانی چھپی ہوئی ہے
ہاں کچھ آنکھیں مسکراتی ہے کچھ روتی ہے اور کچھ صرف انتظار کرتی نظر آتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے خوبصورت زبان آنکھوں کی زبان ہے
صحیح کہاں محبت ہو نفرت ہو درد ہو یا خوشی سب آنکھوں سے سمجھ آ جاتی ہے
کبھی کسی آنکھوں نے تم نے متاثر کیا ہے
بہت دفع ایک باہر ایک بزرگ کو دیکھا تھا ان کی آنکھوں میں اتنی حکمت تھی کہ لگتا تھا زندگی کا ہر سبق ان ناخوں نے دیکھا ہے
واہ اور بچوں کی آنکھیں
بچوں کی آنکھوں کے بارے میں تو کیا ہی بتاؤ س ویسے آ بچوں کی آنکھیں سب سے صاف ہوتی ہے نہ دکھاوا نہ فریب صرف معصومیت
سچ ہے جب ایک بچہ مسکراتا ہے تو اس کی آنکھوں میں چاند سی روشنی محسوس ہوتی ہے
ہ اور جب ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو اس کی آنکھوں میں جو محبت ہو ہے اس کی مثال مشکل ہے
ماں کی آنکھیں واقعی رحمت ہوتی ہے
بالکل ان آنکھوں میں فکر بھی ہوتی ہے اور دھوا بھی
دعا کی بات آئی تو مجھے لگتا ہے کہ دعا کے وقت سب سے سچی آنکھیں ہوتی ہے
ہاں کیونکہ اس وقت انسان اپنے رب کے سامنے ہوتا ہے
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ دل کا آئنا ہوتا ہے
میں بھی اسی بات پر یقین رکھتی ہوں دل ٹوٹ جائے تو اس کا اثر سب سے پہلے آنکھوں میں نظر آتا ہے
اور محبت
محبت بھی سب سے پہلے آنکھوں میں ہی اترتی ہے
کتنی عجیب بات ہے نا ایک نظر پوری زندگی بدل سکتی ہے
اور ایک نظر پوری زندگی کا انتظار بھی بن سکتی ہے
کبھی کبھی آنکھیں ملتی ہے اور لفظ بےقرار لگنے لگتے ہیں
کیوںکہ اس لمحے میں خوشی بول رہی ہوتی ہے
خاموشی کیا تم نے کبھی کسی کی اداس س آخیں دیکھی ہے
ہاں اداس وہ کہانی سنا دیتی ہے جو زبان کبھی نہیں سنا سکتی
مجھے لگتا ہے آنسو بھی آنکھوں کی زبان ہوتی ہے
بالکل جب دل بھر جاتا ہے تو آکھیں اس کا بوجھ ہلکا کیا کرتی ہے
کچھ لوگ آنسو کو کمزور سمجھتے ہیں
لیکن اصل میں آنسو ہمت کی نشانی بھی ہو سکتی ہے
کیسے
کیونکہ ہر شخص اپنا درد ظاہر نہیں کر پاتا جو کر لیتا ہے وہ اپنے جذبات کو قبول کرتا ہے
بہت خوب
ویسے تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آنکھیں نہ ہوتی تو دنیا کیسی لگتی
شاید ہم رنگوں کی قدر نہ کر پاتے
اور نہ ہی صبح کا سورج شام کا منظر اور چاندنی رات کا حسن دیکھ پاتے
اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے آنکھیں
بالکل ہر روز ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے
کچھ لوگوں کی آنکھیں بہت گہری لگتی ہے
ہوں جیسے سمندر جتنا دیکھو اتنا کھو جاؤ
بالکل شاعروں نے بھی آنکھوں پر بہت لکھا ہے
کیونکہ آنکھیں محبت کی سب سے حسین علامت ہے
ایک شاعر نے کہا تھا کہ آنکھوں میں بسی تصویر دل سے کبھی نہیں نکلتی
اور کچھ چہرے وقت کے ساتھ دھندلے ہو جاتے ہیں مگر ان کی آنکھیں یاد رہتی ہیں
تمہارے خیال میں سب سے خوبصورت آنکھیں کس کی ہوتی ہے
جو سچ بولتی ہے رنگ یا شکل سے زیادہ سچائی آنکھوں کو خوبصورت بنا خوبصورت بناتی ہے
بہت گہری بات کہہ دی تم نے
کیوںکہ خوبصورتی صرف نظر کی نہیں نظریے کی بھی ہوتی ہے
اور نظریہ اکثر آنکھوں میں ہی نظر آتا ہے
بالکل آج کی گفتگو میں مجھے احساس دلایا کہ آنکھے سے دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی
آنکھیں محسوس کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے
ہوں دعا کو محسوس کرنے کے لیے بھی
خوشی کو محسوس کرنے کے لئے محبت کو محسوس کرنے کے لئے
ہوں اور کبھی کبھی درد کو سمجھنے کے لیے
سچ کہوں تو آخر ایک پوری کتاب ہے
اور ہر انسان کی آنکھیں اس کی الگ داستان لکھتی ہے
ہوں میں رات بھر رات رات بھر آنکھوں کے بارے میں سوچتا رہا
ایسا کیا سوچتے رہے
یہی کہ ہر آک ایک جیسی نظر آتی ہے لیکن ہرقے کی کہانی مختلف ہوتی ہے
بالکل کچھ آخیں بچپن کی شرارتوں سے بھری ہوتی ہے اور کچھ وقت کی ٹھوکروں سے سنجیدہ ہو جاتی ہے
کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ انسان کی عمر اس اس کے چہرے سے نہیں اس کی آنکھوں سے ہی پتہ چلتی
ہ ہاں کیونکہ وقت سب سے گہرا اثر آنکھوں پر ہی چھوڑتا ہے
اور یادیں بھی
یادیں تو آنکھوں کی مہمان ہوتی ہے کچھ یادیں آنکھوں میں چمک بن کر رہتی ہے اور کچھ نمی بن کر
ہوں وہ کیا بات کہی تم نے
سچ ہے کبھی کسی پرانی تصویر کو دیکھنا آپ سے فورن گزرے ہوئے لمحوں میں چلی جاتی ہے
ہاں اور کچھ چہرے یاد آتے ہیں ہی آنکھیں خود بخود مسکرانے لگتی ہیں
اببھ چہرے یاد آتے ہی آ کے آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اتر جاتی ہے
محبت کا رشتہ بھی آنکھوں سے بہتر ہوتا ہے
ہوں بہت گہرا ہوتا ہے محبت کی شروعات اکثر آنکھوں سے ہوتی ہے اور انتظار بھی آپ میں ہی رہتے ہیں اس کے اوپر سے مجھے ایک شیر یاد آیا کیا میں سناؤوں
ہاں
سے محبت کی شروعات بھی آنکھوں سے ہی ہوتی ہے کہ محبت کی شروعات بھی آنکھوں سے ہی ہوتی ہے اور قیمت بھی انی آنکھوں کو چکانی پڑتی ہے
واہ محبت کا رشتہ بھی آنکھوں سے بہت گہرا ہے
ہوں ایسے انتظار کی آنکھیں کیسی ہوتی ہےب
وہ ہر آحد پر دروازے کی طرف دیکھتی ہے ہر آواز میں کسی اپنے کو آمد تلاش کرتی ہے
اتنا خوبصورت تسا گر ہے
محبت خود ایک خوبصورت تصور ہے
کبھی کسی کے آنکھوں میں اتنا درد دیکھا ہے کہ دل ہے گیا ہو
ہاں ایک مرتبا ریلو اسٹیشن پر ایک بزرگ کو دیکھا تھا ان کی آنکھوں میں تنہائی کا سمندر تھا
پھر
پھر کچھ نہیں بس ان کی آنکھیں دیکھ کر احساس ہوا کہ ہر مسکراہٹ چہرہ خوش نہیں ہوتا
یہ بات بہت سچ ہے
آنکھیں اکثر وہ سچ بتا دیتی ہے جو انسان چھپانا چاہتا ہے
اور کبھی کبھی بہت جھوٹ بھی بول دیتی ہے
کیسے
جب انسان مسکرا رہا ہو مگر اس کی آنکھیں رو رہی ہو
ہاں اس وقت آنکھے اور ہوٹو کی دوستی ٹوٹ جاتی ہے
کیا خوب کہا
تم نے نوٹس کیا ہے کہ جب کوئی بہت خوش ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھیں بھی مسکراتتی ہے
ہاں بالکل اور وہی اصلی مسکراہٹ ہوتی ہے
کیونکہ صرف ہوٹو کی مسکراہٹ بناوٹی ہو سکتی ہے مگر آنکھوں کی نہیں
ہمم مجھے لگتا ہے دنیا کی سب سے حسین چیز کسی اپنے کی آنکھوں میں اپنی قدر دیکھنا ہے
اور سب سے تکلیف دہ چیز
اسی آنکھوں میں اپنی جگہ ختم ہوتی دیکھنا ہے
یہ بات دل تک اتر گئی
زندگی بھی عجیب ہے نا
کیسے
کچھ لوگ صرف ایک نظر کے لیے ترستے رہتے ہیں اور کچھ لوگ نظروں کی قدر ہی نہیں کرلتے
صحیح کہا قدر اکثر چیزوں کے کھو جانے کی بعد ہوتی ہے
ویسے تمہارے نزدیک آنکھوں کا سب سے خوبصورت رنگ کون سا ہے
سچ کہو
ہاں
مجھے کوئی رنگ خاص رنگ پسند نہیں مجھے وہ آنکھیں پسند ہے جن میں محبت ادب اور سچائی ہو
مطلب خوبصورتی رنگ میں نہیں روح میں ہوتی ہے
بالکل
صحیح کہا تم نے ویسے آخیں وہ خط ہے جو دل روز لکھتا ہے اور دنیا خاموشی سے پڑھ تی رہتی ہے
بالکل آج سے اب بات کر کے مجھے بہت کچھ جاننے ملا
مجھے بھی انشاء اللہ پھر ملیں گے خدا حافظ